وعلیکم السلام
جی بولیں کس ٹاپک پہ ہمیں ڈسکس کرنا ہے
آپ ہی بولیں کس ٹاپک پے کرنا ہے بات
آپ جو بولیں گے اسی ٹاپک پہ کریں گے ہم بات ہوں
کچھ آئیڈیا نہیں آ رہا آپ ہی بولو
اچھا اس پہ کرے بات یہ جو ڈیفارسٹیشن ہوتا نا اس پہ کرے بات یا بزنس ریلیٹڈ کس پہ
جو آپ کو ٹھیک لگے گا
ارے جو آپ کو ٹھیک لگے گا بولیے آپ
ہوں آپ فون کے بارے میں بولے کہ بچوں کو فون دینا مطلب ٹھیک رہتا ہے یا نہیں
تو میں تو بھی خود بچہ ہو نا تو آپ بولے میں مطلب تھوڑا بہت اس میں کروں گا
اچھا ٹھیک ہے مجھے یہ بولو جو آج کل کے بچے ہیں جیسے چھوٹے بچے ہو گئے دو سال تین سال پانچ سال ان کو جو آج کل کہ مائیں فون دیتی ہیں مطلب کوئی بھی بچہ زید کرتا ہے اس کو فون دے دیتے وہ دینا ٹھیک رہتا ہے یا کیا اچھا ہوتا ہے دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے
اس میں دیکھتے ہیں نا پہلے کہ مطلب اگر بچہ اس سے پڑھتا ہے تو اس کے لیے اس کے حساب سے ٹھیک ہے لیکن ایکسس جب یوز کرتا ہے نا کوئی کسی کا چاہے فون ہو یا کچھ بھی جب زیادہ ہم یوز کرتے تھے تو اس سے پھر ہمیں نقصان ہوتا ہے تو ایک لمٹ میں اگر یوز کرئے گا پڑھنے کے لیے یا کچھ نالج گین کرنے کے لیے تو صحیح ہے
آج کل تو ویسے کوئی بچہ تو نالج کرتے نہیں یا تو ویڈیو گیم وغیرہ کھیلتے موبائل پہ یا تو مطلب گندی مطلب چیزیں دیکھتے ہیں جیسے آج کل آج کل جیسے زیادہ تر ہو رہا ہے فون پہ وہی سب تو بچے دیکھ رہے ہیں میرے حساب سے کہ ماں باپ کو چاہیے بچھے اس کو مطلب فون سے دور ہی رکھنا چاہیے
وہ بھی کر سکتے نا دیکھو اگر بچے کو فون دیتے تو اپنی ای میل اس میں ایڈ کر سکتے تو بچے پہ دھیان رہے گا کہ کس ٹائم پہ وہ کیا کرے گا
بلکل اور کیسا موسم کیسا ہے آج
کشمیر میں تو بہت بڑھیا موسم ہے
اچھا کشمیر اچھا کشمیر کے بارے میں بتاؤ کچھ کیسا ماحول ہے وہاں کا رہنا کہنا مطلب
کشمیر تو جیسے باہر کے بولتے جنت تو ایز یوژول جنت ہی ہے کشمیر
نو نو نو غلط غلط میرے حساب سے دیکھو تھا کشمیر جنت تھا بٹ وہاں کے آج کل کے لوگ لگوں نے اس کو جہنم بنا دیا وہاں کا دیکھو جیسے کچھ لوگ بیچ میں جو غلط مطلب یوز کر رہے ہیں باہر کے ٹورسٹ والے کو تنگ کر رہے ہیں اس حساب سے جہنم ہو گیا ہے وہ
ایک ایک لوکیشن بتاؤ مجھے کہ کہاں پہ کس ٹورسٹ کے ساتھ کچھ غلط ہوا
ہوا ہے سننے کو روز اتا کبھی کوئی مطلب دکاندار ہو یا ڈرائی ڈرائیور ہو یا کوئی اور ہو بہت باتیں سننے کو آیا ہے
کہاں پہ سنا آپ نے
سنا میں نے نیوز دیکھتے ہیں ہم بھی ہمارے پاس ہی فون ہے نیوز ہے اس حساب سے مجھے لگتا کی پہلے تھا جنت
ارے دیکھو دیکھو میں میں میں آپ کو آپ کا نمبر ہے نا میرے پاس میں آپ کو کروں گا سینڈ کچھ ویڈیوز کروں گا میں سینڈ جو بھی جو کہ نیوز چینلوں نے چڑھاائے ہے اپلوڈ کیے ہے فیس بک پہ وہاں پہ نا ٹورسٹ کے مطلب بیگ آ فون ہوتا ہے اس میں گولڈ ہوتا ہے کشمیری میں انس انسانیت ہے ہم نہ کسی کا یہ کچھ کھاتے نہیں ہے ہم نا مہمان نواز ہم نہ ہم نا مہمان نوازی کے لیے مانے جاتے ہیں آپ آؤ کبھی کشمیر آپ ہمارے آپ ہمارے
کہ ہی ہے ہم وہی کے ہی ہیں اوکے آئے ہیں وہی تو تبھی تو بول رہی ہوں میں بولتے ہیں نا جب تالاب میں ایک مچھلی گندا ہونا تو پورے تالاب کو ہی گندا کر دیتا ہے اس حساب سے اگر ایک بندہ غلط نکلے تو وہ بدنام مطلب ہو جاتا ہے پوری کشمیر
اچھا آپ کہاں کے ہو
میں بھی وہیں کی ہوں پاامپور کی ہوں
آپ کہاں سے
کشمیر سے ہی ہوں ہاں اس لیے بولتے ہیں نا مطلب دیکھو وہاں کا جو موسم ہے آج مطلب دو دن پہلے کتنی گرمی تھی
تو اتنا برا بات کیوں بولتی ہو
ایسا تو کب بھی نہیں ہوا تھا کہ مطلب کشمیر میں گرمی ہو ایسا ہوا ہی نہیں تھا اس سال دیکھو کشمیر میں مطلب اتنی گرمی یہ کس وجہ سے ہم لوگوں کی وجہ سے ہماری غلط کی وجہ سے مطلب یہ سب ہو رہا ہے پیڑ کاٹ رہے ہیں کاٹ کاٹ کے بیچنا لگاتے ہیں نہیں خالی پیسوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں لوگ اس حساب سے میرے حساب سے کشمیر اب وہ کشمیر رہا ہی نہیں جو تھا پہلے
یہ یہ بات بھی صحیح ہے لیکن ہر کوئی
ہاں آپ کو برا لگا ہوگا مگر بات یہی صحیح ہے وہ کشمیرنی رہا دیکھو پچھلے زمانے میں اپنی کھیت سے سبزی اگانا اور کت نیچرلی چیز مرچی ہو سبزی ہو دادی نانی ابھی بھی جو ہے وہ لوگوں کو دیکھو ابھی تک فون چلانا نہیں آتا اور ہماری کشمیر کی لڑکیاں دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گئی کتنا کچھ دیکھو آپ نے سنا بھی ہوگا مطلب اب کیا بولوں میں اس لیے میرے حساب سے کشمیر وہ نی رہا اب جو تھا پہلے
وہ بات تو ہے لیکن آپ نے بولا کہ وہ مہمان نوازی کے لیے وہ پہلا نہیں رہا میں جو جیسے پہلی تھی نا ویسی ہی ہے اب مجھے یہ نہیں پتا کہ پاپوری لوگ کیسے ہے وہ وہ تو آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ لوگ کیسے ہے میں اپنا
نہیں نہیں ہم ہم تو وہاں رہ نہیں رہے ہیں وہاں سے کافی دور آ گئے مگر وہ آپ نے صحیح کہا بولا مہمان دی کو ابھی اگر ہم جموں میں کہیں بھی باہر نکلے نا پانی کے لیے ہم تڑپتے رہیں گے کوئی پانی نہیں دے گا مگر کشمیر میں اگر نکلو نا کسی کو بولو نا کہ میں پرابلم میں ہوں مجھے اٹھاؤ دس دروازے کھول جائیں گے کھانا پانی اچھے سے میں وہ نہیں بول رہی ہوں مگر میں ہاں بالکل بولو بولو
وہی بول رہا ہوں نہ میں کہ ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے آپ پور کے لوگ آپ نے اننت ناگ کے لوگ دیکھے
ہمم
ام اننت ناگ نا کے لوگ دیکھے اننت ناگ دیکھا ہے آپ نے
اننت ناگ کے لوگ بھی اچھے ہیں پہلگام کے بھی اشمکام کے بھی سب میں لوگوں کی بات نہیں کر رہی ہوں مطلب میں نے کیا بولا آپ کو مطلب ایک مچھلی گندا ہو نا تو پورے تالاب کو ہی گندا کر دیتا ہے وہ
ہمارا ہاں سنائی دے رہا ٹا پک کچھ اور تھا آپ کہیں اور پہنچ گئے
چلو چلو کوئی بات نہیں بولو نا وہی میں بول رہی ہوں وہاں کا موسم مطلب ٹھیک ہے دیکھو اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے اس لیے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھو زیادہ سے زیادہ پیڑ لگانا چاہیے اپنے گھر میں نیچرلی سبزی لگانا چاہیے وہی صحت کے لیے ٹھیک رہتا ہے میرا کہنے کا یہ مطلب تھا
ہاں صحیح ہے جاؤں گا یہ پیڑ لگانے کل سے میں مشوں گا یہ پورے کشمیر کو پھر سے گرین بناؤں گا میں
ہاں اور کیا اسی سے تو ہمیں آکسیزن آئے گی جو آج دیکھو گرمی میں اے سی کے آگے بیٹھے ہیں کولر لگائے اے سی لگائے پنکھا لگا وہ کچھ نہیں وہ خالی بیماری ہے اور کچھ نہیں ہے
ہاں وہی ہے وہی وہی سمجھ گیا میں آپ کی بات
ہاں اور آگے سب کو سمجھاؤ کہ یہ سب کرو پہلا والا کشمیر بنائے پہلے والا جو کشمیر تھا مطلب وہ بنائے اب
دو آپ ایک ساتھ بناے گے ہم مل کے کشمیر کو پھر سے وہی ہرا بھرا
ہ تو اور بتائیے کیسا مطلب کیا کچھ ہو رہا ہے
مطلب ریلیٹڈ مائی پرسنل یہ مطلب پرسنل اپنا ہاں ہیلو
ہاں ہاں
ارے مجھے اپنا پرسنل بھولنا ہے اس پہ مجھے نہیں پتہ ہے اس ایپ
کچھ بھی بول سکتے ہو جو آپ کو مطلب دل میں آرہے ہے کیا کچھ ہونا چاہیے مطلب ہمارے زندگی میں کیا کچھ ضروری ہے امپورٹنٹ کیا چیز ہے
پتہ چلا جی
آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی ہے سگنل نہیں ہے شاید ادھر ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی ہیلو ہیلو آواز نہیں آ رہی ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو آپ کی تو آواز آ نہیں رہی ہے اگر میری آواز آ رہی ہوگی تو آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا خدا حافظ